جٹھ
السل علیکم
وعلیکم السلام فیضان صاحب ٹھیک ہیں
ہلو
جضان صاحب ٹھیک ہیں آپ
شکر الحمد للہ فرمائے
بس اللہ کا شکر ہے بتائیے کیا کھا رہے ہیں آپ کیا کھا رہے ہیں آپ
میٹھائی
کس بات کی مٹھائی ہے
اورو بس ممی نے پکڑا دی مٹھائی کھا لو
یہ مطلب کیا کسی کی شادی کی ہے کچھ ہوگا اس کے پیچھے
نہیں بس پڑی تھی یہاں گھر میں ممی نے بولا یہ کھا لے تو میں بولا دے دو
اچھاپ تو آپ میںٹھائی کھا رہے ہیں چلیے آپ مجھے بتائیے آپ نے کھانا کھایا
کھانا تو کھا لیا لنچ کر لیا بٹ ابھی چائے پینے باقی شام کی چائے وہ بعد میں پئیں گے
لنچ میںی آج کیا بنا
لنچ میں آج ڈال تھی
کون سی د آپ
راجما دالوورا چار
آچار کس بات کا اچار
اچار گھر کا اچار اور کہاں کا اچار
کیسے بنایا کس طرح بنایا کب بنایا کس چیز کا بنایا
اس میں ایک تو ساگ ہے
جی
اور دوسرا گوبھی ہے
جی
گاجر ہے
جی
وہ سب ملا کے اس کو بنایا تھا ایک دو ہفتے پہلے جب میں آیا تھا
دو ہفتے تو آپ کو برابر کوئی بھی نہیں ہوں گے آئے گ
ہو گئے ہو گئے دو جمعہ پڑ چکا ہوں
دو جمعہ گھر میں پڑھ چکے ہیں
ہاں دو جمعہ پڑ چکا ہوں اور اس سے پہلے ایک جمعہ آیا تھا یہاں پہ جو مس ہوا تھا
مطلب دو ہفتے برابر ہو چکے ہیں اور آج دو ہفتے اور دو دن ہو گیا
زیادہ ہی ہوا ہے زیادہ ہی دن ہوئے ہیں آلموسٹ ایٹین ڈیز اٹھارہ دن ہوئے ہوں گے
کس تاریخ کو آئے تھے آپ
انیس جون
آج پانچ جولائی ہے مطلب پانچ اور گیارہ سولہ دن ہو گئے میں نے آپ سے کہا تھا سولہ دن ہوئے
آپ کی خود کیلکوشن ویک کیوں ہے آپ تو میھمیٹکس میں بہت زیادہ قابل ہو رہے ہیں
پتہ بھی نہیں چلتا گھر میں کتنے دن رہے اور کب جانا ہے واپس اب یہی ٹینشن لگی رہتی کہ واپس جانا ہے ٹکٹ کرنا ہے یہ لے جانا ہے پورا
اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے دوستوں سے بات کی تھی وہ دوسرے کال پر جوس میں نے آپ کو دوست کا دیا تھا
نہیں نہیں نہیں کیونکہ اس کے بعد میں نے لنچ کیا لنچ کے بعد تھوڑا سا میرے کو کام تھا وہ کیا ابھی فری ہو ہوں تو آپ نے کال کیا
یہ آپ نے یہ آپ کی وہاں سے آپ نے مجھے یہ کال وہیں سے کی ہے تو یہ نمبر کیا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں تیسری ہے چوتھی ہے
تیسری کال ہے
وہاں سے
ہاں میری یہاں سے تیسری کالب بھی میری دو باغی ہے تو میں سوچ رہا تھا باسط کو کال کروں
ہاں پہلے تو ہم دو کریں گے ایک آپ نے وہاں سے کی ہے دوسری میں بھی یہاں سے کرتا ہوں پھر اب آس تو کو کر دینا پھر کل صبح ہم پھر سے یہ کر سکتے ہیں
ہوں
بالکل آپ مجھے اس کے حات یہ بتائیں جی جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے پھر کچھ کیا تھا اپنے دوست سمر میں جو پڑ رہا ہے اس سے بات بات تھی
نہیں نہیں ابھی کچھ نہیں کیا تھا وہی تو بولا نا کہ ٹائم نہیں ملا میرے پاس وقت نہیں تھا وقت کی کمی ہو رہی ہے بہت زیادہ
آپ کو نہیں لگتا آپ بالکل بیوقوف انسان ہیں آپ اپنی زندگی کے اچھی چیزیں کو وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں
کیوں
آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں میں جلد بازی کرنی چاہیے
جلد بازی نہ یہی تو غلط فہمی ہے انن چیزوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے
آپ کو ایسا کہ لوگ تو کوئی ایکسپرینس نہیں ہے
نہیں میرے پاس ایکسپیرئنس نہیں ہے بٹ میں نے فسٹ ہینڈ ایکسپیرریئنس کیا ہے اس سے مطلب میرے دوست اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس نے جلد بازی کی تھی
کس کیا ضرت باجے ک تی
اس نے بہت ہی جلد بازی کی تھی جلد ہی کر لیا تھا کہ میرے کو چاہیے چاہیے چاہیے چاہیے ابھی تک نہیں ملا
ایسا کیاں پر ایسا کیوں ایسا کیوں نہیں ملا
انہیں بولڑ کیوں نہیں ملے ہو
بی کل بھی آپ کو بھول چکا ہوں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ غلط دوست کی بھی ہے اور مطلب اس نے بہت بڑی غلطی کر دی بیچ میں چار سال
ان چار سالوں سے پہلے تو تب بھی تو شاید اس کے حال وہی تھے جیسے آپ نے کل بتایا تھا پیسا کیوں
ہاں نہیں اتنے برے حال نہیں تھے آرام سے بات کرتے تا مطلب آلموسٹ ایٹ دا برنک مطلب لاسٹ لائن پہ پہنچ چکے تھے
ایسا کیوں ہے وہ لڑکی اس کے تعابے میں کیوں نہیں آ رہی ہے
اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیوں نہیں آ رہا کیونکہ اس کا من ہے اس کی پسند کے ناپسند کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے
ج میں نے سنا آپ نے اس لڑکی کے ساتھ چیر کیا اور آپ نے اسے بہت دھویا
کنکو
ا سر ج س
ہاں وہی میرے کوئی میرا ہی دوست میرے کوئی قربان کر رہا ہے خود کی مطلب میرے کوئی سیڑھی بنا کے خود چڑھ رہا ہے کیا بولے اب
اب اس کو اگر فائدہ مل رہا ہے تو آپ کیا جےا رہے ہیں
نہیں میرا کچھ جا نہیں رہا ہے بٹ میری عزت جا رہی ہے
نہیں اگر کسی دن آپ نے دوسرے دوست کو پتایا گیا آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا بولا تو تو آپ کو
کیا کیا سنائی بھیا
میں سنا ہے کیا ا جو آپ کےس لوگی سے چیٹ کیا ہے
ہاں
اس چٹ میں آپ نے اس دوست کا نام دیا ہی ہے اور کسی دوسرے دوست کا بھی نام دیا اور رف نے اس کے بارے میں بولا ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے
ہاں اگر اس کو بھی پت چلے گا وہ تو نہیں مانے گا میری بات وہ ڈائریکٹلی بولے گا کہ تم نے بولا ہوگا
اور آپ نے بولا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی عادت کی ہے سارے کو بتانا ہے ہر ایک کو ہر ایک کے سات ای مذاق کے بات کرنا وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا ا بک د
کیا ہی کر سکتا ہوں اپ میرے دوست نے کر دیا ہے تو کر دیا اب اس کو کوئی ریورس تو نہیں کر سکتا واپس تو نہیں لا سکتے اس کام کو
بالکل بالکل آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ کو اپنے دوست سے سیکھ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے
آگے نہیں بڑھنا چاہیے مطلب
م اگر آپ اس کے راستے پر کبھی چلے گئے تو آپ تو بالکل ہی ڈوب جائیں گے اس کی طرف
کس دوست کی طرح
اے سی والے دو اس کی طرح جس کی لگ گئی ہے پچھلے دس سال
نہیں نہیں نہیں کیونکہ میں وہ غلطیاں کروں گا ہی نہیں ضوری تھوڑی ہو ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ہی غلطی سے سیکھے دوسروں کی ہی غلطی سے بھی سیکھ لیتا ہے
مطلب آ اگر اس کا کوئی پیٹیو ایکسپیررینس کو حاصل کریے اسعمال کرے نگیٹو کو دور رکھیے
ہاں
تو آپ اپنے دوست کا انڈائریکٹ استعمال کر رہے ہیں
بے شک بالکل کروں گا
اچھا ٹھیک ہے ا آپ مجھے بتائیے
لاسٹ سانس تک استعمال کروں ب آخری سانس تک
فرض کیجیے
آاں
فرض کیجے
ہ
کہ اگر اس وقت آپ کو جینس کی آپ کو ہماری لڑکی
ہوں
ر شک پن میں آپ کو سچ پسند کرنی یہ نہیں میرا نمبر نکالنے میں مجھ سے بات کرنے میں پیچھر کرنے میں مجھے پیار سے گھوم ل میرے با
ہوں
ٹھیک ہے میں نہیں ٹھیک اور مجھے آپ کا نمبر ملا اور میں آپ سے بات کر رہ ہوں
اورے شوق ہو جاؤں گا یار جو میں چاہتا ہوں وہ وہاں سے مطلب وہی سے آ رہا ہے تو یہ تو مطلب وہی کیا ہے مطلب اس کے لیے میرے پاس ورڈس نہیں ہے میں شبد نہیں بول پاتا کہ کیا بولوں آگے کیا نہیں بولتاوں میں اس وقت شوق ہو جاؤںا پورا حیران
سلام اور خیر دع کے بعد آپ کا پہتلا لفظ ہے پہلی بات ان سے کیا ہو
پہنال اب تو خیر خبرو کا اور کیا
نہیں اس کے بعد میں نے پوچھ نا اسے السلام خیر دعا کے بعد
اس کے بعد یہ یوگا کی اسٹرگل کیسے کیا کہاں سے لایا یہ سب کانٹیکٹ انفارمیشن کہاں سے آئی
اپ سے نہیں پوچیں گی کیوں لائے
نہیں وہ تو پتا ہی ہے کیوں لایا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی آپ نے بول دیا
آپ ایک جی جی آپ ایک منٹ سفر کیجیے گلی
جلدی جلدی سنو نے سنگے مر مر کچھ بھی نہیں ہے
جی فیضان س
آگے تمہارے
فیضان صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے بتائیے کہ پھر وہ لڑکی آپ سے کہہ رہی ہے کہ فیضان چلو میرے ساتھ چلو گھومنے چلو گھر سے واپس آؤ یا چھٹی ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھائیں گے آپ کا کیا خیال ہے
نہیں میں بول پاھڑے کا چھٹی مل رہی ہے ایک سال میں وہ بھی دو مہین میں گھر آ رہا ہوں اس میں بھی واپس آ جاؤں تو حد ہو گئی
ہو سکتا ہے وہ اس ریاست سے نہ ہو جس ریاست میں آپ پڑھتے ہیں وہ دلی اتر پردیش مدھیہ پردیش جھارکھنڈ بہار یہ آپ کو پتا ہے
ہاں
تو چلیے انہوں نے آپ سے کہا چلیے فیضان صاحب گوا چلتے ہیں گھومنے آپ کو اس بات میں کیا تکلیف ہے
نہیں بہت بڑی تکلیف ہے نہیں جان نہیں جانا ہے میرے کو گا
لیکن وہ چات ہی آپ سے ملنا اس کے پاس بھی یہی کچھ دن ہے بچے ہیں فار ایگزامپل
نہیں بچے ہے اس کا سیکنڈ ایئر ہے میرا تھرڈ ایئر ہوگا
تو
تو آرام سے مل سکتے اور کیا
یہ کالج میں تو مل ہی سکتے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے لیکن میں کہ رہا ہوں گھومنےھرنے کے دن تو چھٹیوں کے ہوتے ہیں
نہیں اس میں بھی چھٹی ملے گی نا فار ایگزامپل ہمیں جب دسمبر میں چھٹی ملتی ہے کرسمس کی چار پانچ دن کی چ چھٹی ملتی ہے
تو آپ کو لگتا ہے چار پانچ دن کافی ہیں آپ کے لیے
ہاں گھومنے کے لیے چار پانچ دن کافی ہوتے اس سے زیادہ کیا چاہیے بندے کو
یافتے تو دو منٹ بھی کافی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی خوشی ملنی چاہیے چار پانچ دن کی
وہ مل جائے گی وہ خوش مل جائے گی
تو آپ سکچم ہوں گے چلیے ا اگر آپ اس سے میں بات کرتا رہوں گا تو آپ مجھے یہ بتائیے یہ جو ہماری کال چل رہی تھی یہ وہاں سے چل رہی تھی یا یہاں سے چل رہی تھی
ایک کال میں نے ہی کیا تھا
اچھا کال آف ت کی تھی
یس
آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوش خوشی ہو جی جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے میں اپ کسی دوست سے بات کروں میرا بھی ایک دوست ہے اور تھوڑا سا بیوقوف ہے بالکل نٹھلہ قسم کا دوست ہے لیکن پھر بھی مجھے سکون ملتا ہے بات کر کے آپ سے آپ کی آواز اور میرے دوست کی آواز بالکل ملتی جلتی آواز ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ
لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گڈ بائے اللہ حافظ جاؤ
میں آپ سے یہی کہ چاہوں گا آ ایپ میں ہی رہیے ٹھیک ہے
ٹھیک